ہی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے گھر میں ہاں سب خیریت سر سب چل بہت بڑھیا اور سنائیے
اور سنائیے آپ کے سب ٹھیک ہے اب ا امی وہ سب ٹھیک ہے
چلو بڑھیا ہے میں نے آپ کو یاد کیا میرے نا بھائی کی شادی آ گئی ہے ہاں ہاں ہاں سب ٹھیک ہے میرے بھائی کی شادی آ گئی ہے تو میں ابھی یہی دیکھ رہی تھی کہ میں نے کس کو کس بلانا ہے تو میں لسٹ بنا رہی تھی ہاں جی ہاں تو میں میں نے پھر میں نے کہا چلو میں آپ کو کال بھی کر دوں مجھے آپ کی شاید ہیلپ کی ضرورت پڑے گی ہو سکتا ہے تو آپ میرے ساتھ تھوڑا سا مارکیٹ وغیرہ چلو گے
ج
اچھا ویسے آج کل کیا ہے ہے ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے کیونکہ دیکھو شرارے غرارے تو ہم لوگ بہت بنوا چکے ہیں ہے نا
ہوں اب تو سبھی پہن لیتے ہیں اب تو ہمارے کاسٹ میں سبھی پہن لیتے ہیں
ہاں ویسے بھی سب پہننے لگ گئے ہیں ہم لوگوں کے علاوہ بھی سب پہننے لگ گئے ہیں نا ہاں تو اور کچھ اس کے علاوہ کچھ ہٹ کے کیا چل رہا ہے
کچھ بس یہی چل رہا ہے اب تو سرارا گارا لیں گے اب ایک ک چلائے نا وہ جو چل ج اس کو کیا بولتے ہیں جس میں دوپٹے میں ہی بازو اٹیچ ہوتی ہے مطلب دوپٹے کو سنبالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے
چل رہی ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں نیچے پلازو ہو ہوتا ہے اور ایک بلاؤز سا ہوتا ہے چھوٹا سا بلاؤز ہی ہوتا ہے اور دوپٹے میں بجو مطلب بجو نہیں ہوتی ہے اس میں صرف کٹ ہوتا ہے جس میں کہ ہاتھ اس میں سے نکال لو دوپٹوں کونبالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ سبھی رینج میں آ رہے ہیں کوسٹلی بھی آ رہے ہیں اور مطلب میڈ ریٹ میں بھی آ رہے ہیں
ہوں ہوں چلو یہ ایسی ڈریس تو ولیمے میں اچھی لگیں گی ہے نا ولیمے کے لیے لے لیں گے ایسی ڈریس تو ہے نا نا باقی اور کچھ اس کے علاوہ اور کیا لے سکتے ہیں کیونکہ بچوں کا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا بچوں کو بھی لے کے دینا ہے اور ہ نا کیک بچ
بچوں کو تو صرف وہی سوٹ وغیرہ ہی چلتا ہیں بچوں کے تو
اچھا
ہوں بچے تو اور جب شوپ پہ جائیں گے وہاں پہ دیکھیں گے تب پتا چلے گا کیا
ہاں ہاں ہاں
چھوٹے چھوٹے لہنگے بھی بہت پیارے پیارے آتے ہیں بچوں کے لیے
اچھا اچھاچھ اچھا تو ویسے آپ کی کوئی ادھر پڑا کوئی کسی کا کو شادی بیاہ کوئی فنکشن ہوئے تو پھر آپ آپ کو زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ ہم کہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں میں آپ آپ میرے ساتھ وہیں مجھے سیدھا لے چلنا پھر میں ادھر ادھر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی نا نہ
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چلیں گے ٹائم وغیرہ پ بتا دینا کس دن جانا ہے میں بھی اس دن فری رہوں گی پھر کچھ اور کے ج سب کام نکل آ تا پھر میں اس کو پوسٹپون کر کے اگلے دن کے لیے کر دوں گی آپ کے ساتھ چلوں گی سب
کیا ہے نا شاپنگ کے لیے بھی اور اس کے بعد نا پھر جیسے اب تو ویسے تو ٹرینڈ آ چکا ہے واٹسپ پہ ہی کارڈ بھیج دیتے ہیں لیکن پھر بھی مگر گھر والے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا باج جی وغیرہ وہ منع کر رہے تھے وہ کہتے نہیں جب تک ہم لوگ ہیں تب تک یہ سب نئی دنیا میں مت جاؤ تم لوگ اور جیسے طریقے سے جاتا ہے ویسے ہی جاؤ
ہاں صحی کہہ رہے تھے وہ بھی اپنے حساب سب سے صحیح کہہ رہے تھے کیوںکہ بہت سے لوگ ہیں پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ نہیں مانتے ایسے وہ کہتے ہیں ج ہم خود دیک کے آئے ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے یہ تو بس مطلب ان کی تو وہ ہو گیا کہ بلانے کا نہ ہی بلانے کا بہانا ہو گیا شادی وغیرہ کون سی رو رو ج آ رہی ہیں اسی بہان ایک دوسرے سے مل بھی لیتے ہیں
مل تو لیتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ٹائم کی دقت ہے ٹائم اس حساب سے پھر نک نکالنا پڑتا
ہاں ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے یہ تھوڑا کارڈ دیکھ کے آتے ہیں تھوڑا اچا اچھا بھی لگتا ہے ایک جس کو دینے جاتے ہیں سامنے والے بندے کو بھی اچھا لگتا ہے
ہاں بالکل بالکل وہ تو ہےسح کہہ رہا تھا باقی آپ کو ہم تنگ کریں گے اب تھوڑا سا
کوئی نہیں ہم تیار ہیں انشاء اللہ
ایک مل جات ہیں
ہاں تھوڑی سمجھ بھی ہاں ایک سے ایک اور ایک گیارہ ہوج
ہاں بالک بل بھ
ہاں اور پھر ایک سے دو صیح بھی رہتے ہیں کہیں چاہتے ہیں تو صحی بھی رہتے ہیں اب اچھی نالج بھی ہو جاتی ہے ایک کو پسند نہیں ہے اب ہم جائیں گے اکیلے تو ہمیں تو یہ ہی پسند د ھائیں گے ایک ہی لے کے آ جائیں گے اب دو جنے ہوئیں گے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں
اصل میں پت ہے کہ اب ہمارے شوہر کو کے پاس تو ٹائم نہیں ہے اگر ٹائم ہوتا بھی ہے تو وہ کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو تو مطلب اتنا مزہ نہیں آپتا پاتا مطلب نہ دیکھنے میں کیونکہ ہم لوگ کا کام ہے لیڈیز کا کہ ہاں آ چار دکانیں گھومیں گے تو جا کے پانچویں دکان سے پسند کچھ آئے گا اور شوہر کا تو یہ کام ہے نا وہ تو بس ہاں ایک کی دکانہ لے کے جائیں گے وہ کہیں گے وہیں سے خرید لو بس چے پسند ہے نہیں ہے جیسا مرضی سریب
پسند ہے نہیں ہے مہنگا مہنگا ہے سستا ہے جیسا بھی ہے لے لو
تو بھائینا ریٹ دیکنا ہے نہ کچھ دیکھنا انہوں نے کہنا بس لے لو اور ہم لوگ کو ہوتا ہے کہ جہاں سے چار پیسے اور بچ رہے ہیں
ہاں ایک دکان نے دو دکان نے ہم تین د دکان دیکیں گے چار دکان دیکیں گے پانچ دکان دیکھیں گے اور پھر اچھا بھی سامان ملتا تائ آس
ہاں ہاں ہاں وہ تو ہےسی بالکل بالکل بالکل
ہ ہاں
باقی ایک ہم لوگوں نے نا پارلر والی بک کروانی ہے جو مطلب سب کو گھر میں آ کے تیار کرے گی مطلب صرف ایک ہمیں کو نہیں سب ا ہاں اگر آپ کی کوئی گ میں ہو تو بتائیے گا کہ اس کی رینج بھی ٹھیک ہو کیونکہ ہم لوگ ہو جائیں گے دس سے پندرہ لوگ ہو جائیں گے
اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی ہوئے گا تو میں بتاؤں گی ضرور ب تو گی
ہاں کیونکہ کئیوں نے تو دیکھ کہ گرارے ہی پہننے ہیں اس اکارڈنگ اس کو تیار کر دیں گی کئی جو بڑی لیڈیز ہوتی ہیں جو ہے نا ان لوگوں نے تو چلو ساڑیاں پہن لیتی ہیں وہ لوگ تو وہ اس اکارڈنگ ان کو تیار کر دیں گے باقی چل کے ایک بار بات کر لیں گے ان سب سے بھی یہ سب چیزوں کا بھی ہے ا میرے کو تو پھر آپ کا ہی تھوڑا سا سمجھ میں آیا تبھی میں نے آپ کو کال لگایا میں نے چلو میں آپ کو ہی بتاؤں ہے نا تو آپ سےحی بات کر کے ہ
ان کو نا ڈریس بھی بتا دینا کس رنگ کی ڈریس ہے اور کیسا میں کب چاہیے لائٹ چاہیے یا ہوتے نا بہت سےی لائٹ میں اپ کرواتے ہیں بہت سےے کہتی ہیں نہیں ہے بھی میںیک
آج کل ہےوی اتنا چلی ہی نہیں
ہاں اور جیلری بھی اسی حساب سے بک کر د نا جس حساب سے ڈریس ہے تمہاری اگر ڈرریس مان لو ہیوی بھی ہے تو ج جویلری میں لائٹ لین ہے
اچھا
ہلکی جویلز لینی ہے اگر ڈریس تمہاری ہلکی ہے جیسے زیادہ ورک نہیں ہے ڈریس پے تو جیلری ہے بھی خرید ہیو مطلب ہیو بک کرتے نا اگر تمہارے پاس پیسے ہوں تو خرید بھی سکتے ہو
پتا کیا ہے وہ تو چلو کوئی بات نہیں ہے ہے نا انسان خرید کے لے مگر جلدی جلدی کہیں کام تو آتی نہیں
یس یس ہر فنکشن میں ایک ہی جیلری نہیں پہن سکتے اس لیے میں تو بس یہی ایڈوائس دوں گی کہ رینٹ پہ لو
ہے نا ہاں میں تو بلکہ اس بار ایک یہ بھی سوچ پچ رہی تھی کہ ایک فنکشن کے لیے میں رینٹ پہ ڈریس لے لوں میں آپ کو صحی بتاؤں
اچھا اچھا وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا آئیڈیا ہے
اچھا گھر کی شادی ہے اور ڈریسیں بھی ہیوی ہیوی چاہیے ہوتی ہیں تو اچھا اور کسی کی شادی میں ہم آم تو پہن نہیں سکتا ہیں اپنے گھر کی شادیوں میں اور گھر کی شادیوں میں ہم رپیٹ بھی نہیں کرتے تی ہیں دقت تو یہی ہے ن
ہاں اس لیے اچھا ہے کہ ہم ہے اچھی بھی لگے گی ڈریس کوسٹلی بھی ہوئے گی اور ہمارے کم پیسوں میں کام بھی ہو جائے گا
ف بھی ہے
پیسے ویسٹ بھی نہیں ہوں گے اگر تم مان لو مہنگی ڈریس لے لو گے ہر فنکشن میں نہیں پہن سکتے ہر کسی کے فنکشن میں نہیں پہن کے جا سکتے وہ ڈریس پڑی پڑی خراب ہو جائے گی
ہاں کڑھائیاں خراب ہو جاتی ہیں اور پت چینج ہو جاتا ہے یہ چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے تو اب ہم لوگ اس کو کیا کریں گے تو یہ چیز ہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا کبھی میں نے آپ سے بات کی نا مطلب اب دیکھو بات کرتے کرتے بھی ک بات ہو جاتی ہے یہ چیز ہو جاتی ہے اب ہم اکیلے گھر میں بیٹھے سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے تو اس کا کوئی حل ہی نہیں
نہیں نہیں ک صرف بات کرو گے تبھی پتا چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا
ہاں تبھی میں سوچ رہی تھی ان سب چیزوں کے بارے میں ہ
اچھا چلو تشریف لانا پھر کبھی کب لاؤ گے
میں دیکھی بس اب کارڈ دے دیے ہیں بننے کے کے لیے اور پہلے تو ہم لوگ مارکیٹ ہی چلیں گے تو پہلے مارکیٹ کا بھی کام کرائیں گے اور جیسے کارڈ آ جائیں گے پھر پھر میں آپ کے گھر آؤں گی مارکیٹ کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو سیدھا وہی بلا ہوں گی جہاں سے ہم نے شاپنگ کر ہوگی آپ مجھے وہیں بتا دیں کہ کہ جہاں سے
ہاں ٹھیک ہے اس سے نا اس سے اس سے کیا ہوگا آپ کا بھی ٹائم خراب نہیں ہوئے گا ا میرا بھی ٹائم خراب نہیں ہوئے گا اگر آپ گھر پہ آؤ گے یا میں آپ کے گھر آؤں گی تو ہم ہینڈ ٹو ہینڈ تو نکل نہیں جائیں گے تھوڑا بہت پھر گھر پہ بیٹھ پات بنائیں گے پھر پھر اور خالی ایس اٹھ کے چل بھی نہیں دیں گے پ کہیں گے ناشہ واسہ کر کے جانا اس میں بھی ہمارا ایک گھنٹہ آرام سے سے لگ جائے گا ایک گھنٹے میں ہم شاپنگ کر لیں گے
چلیے میں نا گھر میں ا امی لوگوں سے بات بات کر کے پھر میں آپ کو دوبارہ کال کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کب چلنا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ بائے